السلام علیکم
وعلیکم السلام السلام علیکم تو
ولیکم السلام آپ ٹھیک ہے
شکر اللہ کا تو کہاں پہنچ گئے آپ کا کام
بس ابھی اوپر ہی چل رہا ہے سبسڈیوں کو دینا نیچے تک
ہاں
پھر آنگن میں باہر ہاں ہاں وہ آ گئی اس کو آئی چھوڑ کے اسکول میں
اللہ کے حوالے
ہاں جی پھر بھی جاتا ہے اب وہ آج کل چ اچھا بیٹھتا ہیں وہئی نا اس کو عادت آب
اچھی آادت ہے گھر میں بھی کیا کرتا آپ
ہاں اور کچھ نہ کچھ سیکھیے گا ہی وہاں پر ہے نا
ہاں اور کیا
کیا کر سکتے ہیں اور اپ کب آپ کے ماموں کو جانا ہے وہاں شفٹ کرنے کے لیے کب
بس ہ اگلا ہفتہ لگ جائے گا پھر جائیں گے انشاء اللہ
سامان
تھوڑا تھوڑا لینا اسٹارٹ کیا اب نہ ہمیں یاد آ رہی ہمیں ابھی سے یاد آ رہی ہے ہم نہ رات کو بھی رات کہ نو بجے بھی ہم رانی کو بولتے تھے کبھی آ جاؤ آ جاؤ آ جاؤ یہاں کام ہے کام ہے گم
وہ آتی تھی ہاں اس کو بھی اب دور ہوگا سسرال سے وہاں ہے نا ورنہ بہت نزدیک تھا
ہاں ایک منٹ کی دوری پرڑتا لیکن
پھر عادت ہوتی ہے اب کیا کریں قسمت میں جب ہوتا ہے تو یہ پہلے پہلے لگے گا میرا تو زیادہ نہیں بس یہی کہتے ہیں دس پندرہ منٹ لگیں گے وہاں تک گاڑی میں
بس
گس
ٹھیک ہے ٹھیک
ہوں پاپا بولتا ہے میں وہیں سے آیا کلوں گا انشاءلہ
آے بولتے ہیں انشاء اللہ کرنے آتے ہیں روز بھی کہاں آئیں گے بھیتر روز انشا وہ تو پاتا ہے لیکن جیسے پاپا سامنے ہی ہوتے ہیں روز صبح شام
وہ تو پھر سارا کچھ چینج چلتا ہے ہم کالی ہی بات ہی کر رہے تھ پھر کیا ہوتا ہے مطلب کاللم ہے ن سارے اپ اسی وقت جب سارے ایک ساتھ بیٹھتے ہیں
دیکھو کال تھا کال دیکھو کال کی ریٹ دیکھو بسکٹ کی سکس ہنڈریڈ فائی ہنڈریڈ سکس تھاؤزنڈ فائی ہنڈریڈ سکین تھازینڈ فائیو ہنڈریڈ کو
ہاں آج
آج پتا نہیں ابھی یہ کس نے کل بیچا ہے تو سکسٹین تھازنڈ فائیو ہنڈریڈ یہاں پر دکھائی دے رہا ہے میں نے سکسٹین ہنڈریڈ ون سکین ون ففٹی میں لایا تھا
سچ میں آپ کو تو پھر اتنے میں ہی فائدہ ہو گیا
ہاں ہاں میں نے ون سکسٹین تھازینڈ ون ففٹی میں ہی لایا میری ماما پھر بھی کہتی تھی ہم نے مت مہنگا لایا
بولو اس کو دن ب دن چاھتا ہی ہے یہ کب کام ہوگا تو ہوں
نصرف ہوا پی بس
آج کل سونے کا انسان جیسے سوچ ہی نہیں سکتا ہے وہ بڑی بڑی چیزیں لانے کا پہلے انسان سوچتا تھا چینج لڑائیں گے بینڈڈ لائیں گے وہ لائیں گے آج کل تو اس کا سوچنا بھی چھوڑ دیا ہے
نم وہ عیدی ویدی بچا کے مطلب ہر کسی لڑکی کی ہوتی ت ہر کسی بچ
ہاں رینگی لاتے تھے کچھ لاتے تھے
تو تھا نا آج کل وہ موقع ہی نہیں ملتا ہے اور
وہی میری ماما کہہ رہی تھی بول رہی تھی پہل ہم عیدی کو اور تھوڑے پیسے جوڑ دی تھے پھر کچھ نہ کچ لاتے جیے
میرے پاپا نے ایک بار ہماری دو رنگس لائی شوبور میری کی اس نے اس نے تھوڑے پیسے لیے ہم سے مطلب ہم نے خود دیے اور تھوڑے خود جوڑے پھر ہمارے دو رنگس لائی
ویسے ہی آتی ہے نا چیز جب تھوڑے تھوڑے جوڑتے ہیں
میں وہ ہوتا تا تھا کیا اس نے ڈالتے تھا اس گرین کلر کا شب کو بھی مھ ج سٹون ہاں آج صبح ویسی بات ہی نہیں پھر جب شب کو اچھا نہیں لگا اس اس نے ہال ہی میں بیچ دی پھر جب میں نہیں بیچی نا میں نے کچھ دو دو تین چلتے میں نے ماما کو تی میں نے بولا مجھے نہیں آتی ہے آپ ہی لگاؤ ماما کو پھر وہ ٹائٹ ہوئی ماما نے وہ بیج دی اس کو آ گئی اس میں آٹھ آٹھ ہزار وہ تیرہ سو میں لائی ت دھی ہم نے خدا کے قسم وہ ہم نے وہ ت دی جمع کر کے رکھی تھی پھر پاپا نے کچھ اور پنس ڈالے تو
وہی تو ہوتا ہے نا آج کل تو زیادہ ہی ہو گئے مجھے لگتا ہے اب اس سال تو زیادہ ہی طوفان ہو گیا اس میں
اور کیا مجھے پتا ہے اپ یہ شبو کے لیے مطلب باڈے جو ہوتے وہ پہلے سے ہی سوچتے ہے نا سبو کےل انوں نے دیا تھا سیٹ تو وہ بڑا والا سیٹ جو نا اس کو گولڈ کا بڑا سیٹ تھا یہاں سے گوا ل دیا تو اس ٹائم مجھے اس مجھے ابو نے کہا تھا اللہی جانت نصب کرے میں نے بولا مجھے بھی کچھ لاؤ مجھے بھی کچھ لاؤ مجھے تھا نا دادی کا زیادہ علاج گیا اس نے بولا ابھی میرے پاس پیسے نہیں ہے میں کہاں سے لؤں
ہاں
یہ آمادہ لانے کے لیے اور سیڈ بھی دکھانے کو لایا چھوٹا ہی تھا شوبو سے لیکن کرا اچھا تھا باڑا اور کے سب اتنا دلہن کو لیتے ہیں جتنا وہ تب تھا وہ کتنے میں تھاھ پتا نہیں یہی کوئی پندرہ ہزار کا تھا تب وہ بھی بڑ رہا تھا مجھے کیا یہ ہوا فیل اندر سے اب نے ابھی ا نہ نہ مجھے فیل ہو ہوا اور ب نے ابھی اتنے سے پیسے نکالے آپ کہاں سے آ آپ کہاں سے اور نکالے گا تو یہ غلط ہی ہوتا ہے ہاں یہ غلط ہوگا شوبو کو تو ضرورت ہے مجھے کس لیے میں تو گھر میں ہی ہوں کیونکہ فالٹ تو پہلے سے تھا نا میری لگ میں میں تو گھر میں ہی ہوں اب اگر میں بھی مانگوں تو کیا پتا مطلب ان کو کیسا لگے گا یہ تو لائیں گے مگر اندر سے اگر ان کو یہ ساب نہیں ہوگا مجھے پھر ماما وہ اللہ ان کو جانا سے کرے وہ مجھے بار بار بولتی تھی آپ نے وقت رہتے دکھا دیا سٹ کاا ہاں خدا کی قسم
آ برابر میری طرح سوچتی ہو اب کہاں آپ کو پتا ہے میں جاتتیی ہوںا پاپا کے ساتھ وہ مجھے لاتا ہے جیسے پاپ اسے بہت ساری شاپنگ کی پھر وہ بولتے نا کچھ اور لیا ماما بولے میں بولتےوں نہیںپ جو اتنی چیزیں لائی آپ خاں میں بولوں گی اور ایکلا اب نیکسٹ ٹائم لائیں گے اب اتنا ہی کریں گے آج
خدا کی کسمدر سے فیل ہوتا ہے مگر مجھے لگتا ہے مجھے لگتا ہے میں نے کبھی کی ایک ٹینشن نہیں پال رکھی ہے دیکھو اللہ نے سب کچھ دیا ہے ہے نا اللہ کا سب کچھ دیا ہوا ہے شکر اللہ کا الحمد للہ ش کرش کررا وہ کون ہے جن کو یہ بھی نہیں ملتا ہے شر شکر اللہ کا ساب کچھ ہاں اور آھے کہتے ہیں نا وہ خالی میں شکر کرنا وہ بھی ضروری ہے لیکن الحمد للہ میں یہ بول کیونکہ ہے شکر اللہ کا ہے ہے الحمد لہ میں کیسے شک ادا کروں مگر ایک بات ہے نا میں یہ سوچتی ہوں کہ میں آج بھی یہ دماغ بھی رکھتی ہوں کہ اگر میں گھر والوں سے زیادہ کچھ بولوں نا وہ یہ یہ بچارے کہاں کہاں سے لائیں گے
وہی آپ میری طرح سوچتی ہو
ورنہ اگر میں کہتی ہوں خدا کی قسم
آ دھے ایسے ہوتے ہیں وہ جیب کاٹتے ہیں گھر والوں کی وہ بھی بار بار
ان کو احساس نہیں ہوتا ہے
مجھے تو کبھی مانگنا مجھے لگتا ہے آیا ہی نہیں ہے آج تک کچھ بھی مجھے میری بہن بولتی ہے کہ تم زیادہ ہی ہو وہ پھر میرے بدلے میرے ڈیڈی کو بولتی ہے اس کو کو یہ لانا تھا اس کو وہ لانا تھا لیکن میں خود نہیں بول پاتی ہوں
آپ کو ہے نا ضرورت یہی تو میں بولتی ہوں نا اگر ضرورت بھی نہیں ہوتی آپ ڈیڈی بھائی سے نہیں مانگو گے بھائیوں سے نہیں مانگو گے ڈیڈی سے نہیں مانگوگے تو کہاں سے لاؤ گی یہ بات تو ہے نا اب آپ
شکر اللہ کا تو اب ہو گیا لگبگ سارا کمپنی نہ کچھ لگایا انہوں نے یہ بھی بہت بڑی بات ہے ہے نا
مگر ہمیں پھر بھی الگ ہی عادت ہے مطلب دوسرے قسم کے بند بندے ہے ہم ہم دوسری لیول کے بندے ہے نہ کبھی نہیں آتا ہے مجھے میرا اپنا پیسہ ہوگا نا کسی کے پاس
وہ بھی نہیں آتا ہے مانگنا سچ بات ہے
یہ جو یہ پیسے ہم اکاؤنٹس میں ڈالتے ہیں نا آپ دیتی ہے نا یہ بہنیں یہ بھی بہت اچھی ہے میری کزنز یہ دیتی ہیں خود کے مطلب خود کے ہسبینڈز کا اکاؤنٹ اب وہ یہ تو پتا ہے نا ان کو بھی مجھے بھی یہ اپنے پیسے ہے میں کہاں مانگوں گی میں پہلے سوچ س جوں گی سمجوں گی پھر کہوں گی خدا کی قسم ہمیں مانگنا نہیں آتا
پھر بھی بولا نہیں آ اد
ب نہ نہ ہمیں نہیں بولنا ہوتا ہمیں نہیں بول رہ کبھی حساب نہیں رکھا ہے آپس میں پیسوں کا ہلو ہلو
فر ہم ہی اچھے ہے
ہاں میں بولا میں نے اور شب نے ہاں ہاں سن رہی ہوں میں نے بولا میں نے اور سب نے کبھی حصہ نہیں رکھا ہوگا پیسوں کا
بہنوں میں کہاں ہوتا ہے ایسا
وہ خود بولے گی آپ کو میں کب یہ نہیں کہ تھا میں میری جیب سے خرچ ہوا تو بیٹھے کہوں گی کوئی بات نہیں لیکن وہ خود وہ خود م مجھے چیزیں لاتی ہیں وہ کرتی ہے یہ سب ایسا ایا نہیں کہ آپ میں اسے لینے سے
اچھی بات ہے نا یہی
لینے سے نہ مانا کرتی ہوں اور اسٹرکٹلی مانا کرتی ہوں جب سے اس کی شادی ہو گئی میں بہت
یہ ہوتا ہے پھر انسان سوچتا ہے پھر لمبا کہ اب وہ اب یہ لیکن پھر بھی بہنوں میں
ہاں لیکن ہاں وہ بات تو صحیح وہ پارس س بھی ب تھی دیدی آ نے مجھے پیسے نہیں لیے سوٹ کے وہ وغیرہ یہ سب میں نے بولا اس میں کون سی بڑی بات ہے
ہاں بہن کے لیے تو لیکن آدی بہنوں میں اتنا حساب ہوتا ہے
خدا کر خدا رحم کرے ان کے بیچ سیکریٹس بھی ہوتے ہیں دوسروں کے ساتھ بہن ساتھ نہیں ہوتے میں کیا
سچ ہے بہت سارے میں نے ایسے دیکھے ہیں احمد صاحب میں ہوتا ہے ایسا کبھی ایک بہن اچ توت تی ایک جو ہوتی ہے وہ غسیل ہوتی ہے پھر وہ ڈرے گی اس کو یا کوئی بڑی بہن ایسی ہوتی ہے جس نے چوڑی کو ڈر آ کے رکھا ہوتا ہے وہ نہیں کرنا یہ نہیں پھر کیسے وہ اس کو ساتھ کچھ شیئر کرے گی یا کچھ بولے گی
شب نے بھائیے بھائی بچپن سے یہ مز اتنی چھوڑی ہے لیکن لگ پتا نہیں ہے ہماری باتوں سے ہم ہم عمر کے لاتے ہ چلو واپس کرنا
فنڈ تھی ایک بچپن میں وہ مجھ سے چھٹی تھی مجھے کے سات اتنا اچھا تھا اب کیا کرے چلو میں اب کام ختم کروں گی
ختم چلو ٹھیک ہے
ہاں ہاں مجھے ابھی اور